ہاں بھائی جان اواز ا رہی ہے
تو ہم اج ایک اس ٹاپک ایسی ٹاپک میں بات کریں گے کہ جو ہے نا تعلیم ایجوکیشن اس کے بعد میں ہے نا ایڈوانٹی جو ڈیسنٹ اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان
سب سے پہلے ہم بات کریں سب سے پہلے جو بات ہے کریں نا جو تعلیم دی ہے نا تعلیم ایجوکیشن اس کا اپ نے جو اج کے جو ٹائم چل رہا ہے اس میں ایک ایمرل بن گیا ہے مطلب بہت ہی اہم حصہ بن گیا جنگلی کا
یہ صرف کتابوں کے پڑھنے کے لیے ان امتحان پاس کرنے کا نام ہی نہیں بلکہ عالم انسان سوچ ہے
اخلاق نہیں یہ تو علم اخلاق اور شخصیت کو بہتر بناتی ہے جو تعلیم ہے نا اور لیکن جو ہر چیز کی طرف تعلیم کے بھی کچھ ہاں جی اور کچھ نقصان ہے تو ہمیں جو جی تقسیم کو سمجھتے ہیں یہ کیا ہے مطلب کیا طالب کے کیا فائدے ہیں کون کون سے ہیں کون کون سے نقصان ہے ان کی ان کے بارے میں کر کے بات کرتے ہیں
ہاں تو تعلیم کے فائدے سب سے پہلا فائدہ ہے علم میں اضافہ جب انسان طالم ب جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کا علم بڑھتا ہے وہ دنیا کو بہتر انداز میں سمجھتا ہے اور نئی چیزیں سیکھتا ہے
اچھا اس کا ایک فائدہ تو یہ بھی تو ہے نا کہ بہتر مستقبل جیسے اچھی تعلیم کو اور اچھی کامیابی دلاتی ہے اج ہر کام میں کہ پیچھے تعلیم کا بڑا کدھر ہوتا ہے
ہاں ہاں
جسم سے جو دکھ میں پورے نا وہ سب سے بنتا ہے یہ
ھ فائدہ یہ بھی یہ ہے کہ مطلب یہ شخصیت کو اپنے کو نگارتا ہے طالب انسان کو تہجی ادب اور اچھی اخلاق سکھاتی ہے ایک پڑھا لکھا ہے ہاں ایک پڑھا لکھا انسان سماج میں ءذذت پاتا ہے
جی تو ہے نا جی اچھا وہ مل جائے گی اس کو ہر کامیابی کے پیچھے مطلب یہ بڑا ہوتا ہے اور ایک بات کر رہا ہے کہ جب کوئی انسان اس کو حاصل کرتا ہے مطلب تعلیم کو اچھی طریقے سے تو سہیلی لے لیں سالی بھر اٹھتا ہے اور تعلیم انسان کو صحیح اور ہوتا ہے نا اس کو تھرڈ سکھا دیتی کہ کون سی ک جاتا ہے اور جو مشکل حالات ہوتے ہیں مشکل حالاتر میں بہتر فیصلے لے پاتا ہے
کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھاتی ہے وہ دوسروں پر کرم کم نروس لیتا ہے مطلب
یہ بات تو صحیح ہے بھائی جان اگر کوئی بندہ ہے نا اپنا خدا کا بندہ نہیں ٹوٹا ہے وہ اچھی تعلیم اس وقت لے لے یہ اچھی بننے کے بعد نوکری اس کو مل جاتی ہے رہتا ہی نہیں ہے نا
ہاں وہ تو بس اپ کی صحیح ہے
سماج اور ملک کی ترقی نہیں ہوتی جیسے کہ جاوید کو ہوتی ہے تو وہ ترقی کرتی ہے دنیا کی بڑی دنیا میں بھی اور لوگ ہیں نا اس لیے ترقی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو تعلیم ہے نا پانی بڑھاوا دیا ہے اس لیے
میں اضافہ بھی ہوتا ہے اس سے
اچھا
تعلیم انسان میں ہاتھ میں بھی ساس پیدا کرتی ہے وہ سیلف کارڈنپیڈنٹ ہے وہ اپنی پر مطلب زیادہ بھروسہ کر سکتا ہے
تو ہے نہیں جی جو تعلیم ہے اس کی ایڈوانٹی نقصان نہیں ہوتے ہیں نا یہ تو اپنی بات کرنی ہے کہ جو اس کے کچھ نقصان سے بھی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے دواس کی تعلیمی سب سے پہلے جواب لگا ہوا تھا جیسے اج کل بھی بچوں پر لمبا نالے کا اتنا دوا ہوتا ہے کیوں جی جیسے کہ پروار سے ہو جاتی ہیں بچہ اتنا کرے گا لیکن بعد میں نہیں پتا تھا اس کی دوا بن جاتا ہے یہ سب سے بڑا مطلب اس کا
مقابلے بازی ایک دوسرے سے اگے نکل کلی کرتا ہے نا
ہاں ہاں یہ بھی ہے
کبھی کبھی یہ مقابلہ تناور مایوسی پیدا کرتا ہے
کہ اگر اپ کسی کمپوزیشن ہوتا ہے مقابلے والی ہو جائے گا ہر ایک جو سٹوڈنٹ ہے ہر ایک بندہ ہے وہ دوسرے سے اگے نکلنا چاہتا ہے لیکن اج کل کا دور ایسا چل رہا ہے ان جو بننا ہے وہ ساتھ میں بھی ائیں ورنہ نہیں جاتا وہ کہتا ہے اس کی میں اگے نکلوں گا یہ ایک سب سے بڑا ہے اور اگلے کی بات کر حصہ نقصان ہے عملی تجربے کی کمی نہیں ہوتی کئی بار صرف کتابی فلم ہوتا ہے بہت لے لی یہ ویڈیو بہتر زندگی ہوتی نا اس کو تجربہ ہوتا ہی نہیں ہے اس لیے اب ہو جاتی ہے اچھی سفل
اس کا ایک نقصان مہنگان نظام اچھی تعلیم حاصل کرنا اور کسی کے لیے اسان نہیں ہوتا
یہ بات تو ہے جی اج کل کا دور ایسا چل رہا ہے ہاں ہاں
چوں کی وجہ سے پڑھائی پوری نہیں کر پاتے
یہ یہ تو بالکل بات صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ اج کا اس میں ایسا چل رہا ہے کہ کم پیسوں میں میں نے کہا ہے تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ بھائی جان تعلیم کی بات کر لیں کہ بھائی جان اچھی ملتی باقی ہے اور ہر کسی کے نسخے لینے کو اچھا پیسہ خرچ کر سکے اپنے بچوں کو وغیرہ کر یہ تو بہت دوسری بات کریں اگر صحیح ٹائم پر وہ نہیں ملے بختی پابندی کی بات کریں تعلیم بہت وقت لگتا ہے نا ایک چھوٹی سے ٹائم میں اپ تعلیم کو نہیں کر سکتے انٹر گریڈ نہیں کر سکتے نا اور کبھی کبھی ہم سے دوسرے نر تک دھیان نہیں دیتا جیسے کی بات کریں اس بچے بھی ٹیلنٹ ہے سنگر بن سکتا ہے تو تعلیم اچھی نوکری جب تعلیم کیا تعلیم میں تو دوسرے جو کام ہے سندر بندہ نانا وغیرہ ان کا دھیان نہیں لے پاتا ہے اس وقت بھی لگتا ہے سب سے بڑا کارڈ ہے
ہاں صحیح بات ہے
وہ اپنی مطلب وہ ڈگری پر زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے اج سماج میں ڈگری زیادہ اہمیت دی جاتی ہے نا کے لیے
اصلی کامیابی ہاں ہاں
ملتی ہے نا
یہ باتیں بالکل صحیح ہے لیکن ان سب باتوں کا نتیجہ نکل گیا دوستو تو اگر گورس کیا جائے تو تالوی کے نقصان کم ہے اور فائدے بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ جو تعلیم ایجوکیشن ہے نا اس کے ایڈوانٹیج بہت زیادہ ہیں لیکن ڈیسینڈر یہ بھی کچھ کم ہے اصل ج یہ نہیں جی ہم تعلیم کو صرف نمک لینے تک فیڈ نہ رکھیں بلکہ اسے علم اور اپنا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا رہنا چاہیے اور یہاں پہ رکھنا تم تعلیم ہو دولت بڑی ختم نہیں ہوتی ایک انسان کو امیر نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے یہ ہر بندے کو پتہ ہونا چاہیے باقی میں رہتی ہے
ا صحیح بات ہے اگر اپ ایک تعلیم ہی علم ہے تو محنت کیجیے سیکھتے رہیے اور کبھی ہمت مت ا رہی ہے
یہ بات تو ہے کہ جو تعلیم اج کل چل رہا ہے جو بچوں کو یہی اتی ہے وہ اگر صحیح مل جائے تو بہت بڑھیا کم ہو جائے گا لیکن اگر غلط کے سامنے اگر اپ کو غلط تالی بچہ ہے نا کل اپ کے لیے خادری کتنا اج اپ اپنے کو پیچھے سے اتنا کل اچھا
ہاں وہ بہت صحیح ہے
اس کی بہت سی لیکن الگ الگ فائدوں کی اپنی پہچان ہے جیسے کی بات کریں اس میں اس سب سے بڑا مجھے اچھا اور اس کا فائدہ لگایا جیسے کہ بات کریں صحیح فیصلے لیں گے چالیت ہونی چاہیے اگر وہ بچے میں نہیں ہے اگر تعلیم نہیں لیے اس نے تو وہ صحیح ٹیم پہ صحیح فیصلہ نہیں لے پاتا یہ سب سے بڑا مجھے اس کا فائدہ لگا ہے جیسے تعلیم انسان کو تحلیل ادب اور اچھی اخلاق سکھاتی ہے ایک بڑا انسان سماج میں حجت بانٹا ہے اگر اپ سے کام نہیں تو سروائیو نہیں کر پائے گا وہ اور دوسری بات کریں اس میں ایک اچھا نقصان مجھے لگایا ہوا ڈگری پر زیادہ بھروسہ کرنا کیونکہ اج کل بچے جو اپنی ڈگنی وغیرہ جو پڑھ لے تو ان کا اچھا وہ پڑھتے ہیں کبھی کبھی وہ نر وہ جو تجربہ نہیں ہوتا جو اصلی زندگی چاہیے میرے سب سے فائدے اور سب سے اچھا نقصان دونوں لگے ہیں ویسے اپ سے بات کر کے اچھا لگا بھائی جان تھوڑا اپ کو بھی لگا ہو تو اپ بتا سکتے ہیں
وعلیکم السلام
وعلیکم السلام